السلام علیکم
وعلیکم ال السلام بھائی جان اور بتائیے نا گھر میں سب کوئی خیریت ہے امی ہے بولو
ہاں بھائی جان ہمارے امی ابو جان سب لوگ کھہ لیے تھے آپ کے امی ابو جان کیسے ہیں
ہاں بھائی جان ادھر بھی سب کوئی خیریت ہے اور بتائیے نا کھانا وانا کھا لیے بھائی جان
ہاں بجن خالی ہے
کیا کیا کھائے ہیں آ نند
مچھلی چاول سلاد اور بتائیے آپ خا لییے
جی ہم بھی کھا لیے آکھ ہیں ہم کھائے ہیں مچھلی چاول اور سلاد ہم بھی وہی کھائے ہیں میرے گھر بھی وہی بنا ہے
ب کہال ہے بھائی جان
نہیں بھائی جان دونوں کھاتے ہیں بھائی جان اور بتائیے نا ابو جان لوگ اچھے سے کا ل ہے خری
ہاں بھائیین کھاؤ پ سو گئے
اور وہ ان لوگوں کا طبیعت کیسا ہے بھ جان آپ کے امی ابو
ھم سب خیریت ہے آپ کے بتائیے
جی میرے اب امی ابو لوگ بھی ٹھیک ہے امی کا تھوڑا سا طبیعت خراب ہو گیا تھا
وہاں کا موسم کیسا ہے بھائی جان
جی موسم تو گرمی کے کارن ہی ہوا ہے بہت زیادہ دوپہر میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے بھائی ب سمجھے
ہاں
اسی لیے بھائی جان طبیعت تھوڑا خراب ہو گیا تو چکسا سے بات کر کے دوائی دلوایا ہوں اب وشرام کھا کر وشرام کر رہی ہے اب ٹھیک ہے خیریت ہے اب اور بتائیے نا مطلب پڑھائی اب کا کیسا چل رہا ہے بھائی جان
سب ٹھیک چل رہا ہے
کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں بھائی جان آپ دن میں اور رات میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں
دن میں یہی تین سے چار گھنٹے اور رات میں دو گھنٹے
اچھا چھ گھنٹے پڑتے ہیں بہت اچھا ہے بھائی جان خوشی ملی یہ بات سن کر
اور بتائیے آپ کے نپ کتنے گھنٹے پڑتے ہیں
جی ہم تو دن میں تین گھنٹے گ پڑھتے ہیں اور رات کو ایک گھنٹہ پڑھتے ہیں میرا بھی مطلب ٹھیک ہی چل رہا ہے دن میں جی اور بتائیے نا اور سب میرا ٹھیک ہے ادھر کا موسم کیسا ہے بھائی جان
یہ چتا ہے بھائی جان بجلی کٹ گئی ہے گرمی بھی بہت لگ رہی ہے
جی تو باہر تھوڑا گھوم لیجے باہر ابھی تھوڑا میں باہر میں یہی ہوں بھائی جان باہر ٹہل رہا ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر تو تھوڑا راحت ہے باہر اندر جانے پر بہت گرمی ہو رہی ہے بھائی بجلی ابھی ادھر بھی کٹ
سات پر ٹہل رہے ہیں
جی صحیح ہے چھات پہ تو تھوڑا تھوا ٹنی ھنی اب ارہی ہوگی نا بھائی جان
ہاں
جی اور بتائیے نا کہیں گھومنے وومنے جانا ہے کہ نہیں بکر عید باد
سوچ تو رہے ہیں جانے کے لیے
کہاں جانا ہے بھائی جان گھومنے
یہی شملہ
اور بس شملہ صرف شملہ ہی ایک ہی جگہ پہ
ہمم شملا منالی
جی تو بکر عید باد چلنا ہے نا
ہاں بھائی جان
مطلب کنکے ساتھ جانا ہے امی ابو جان لوگ امی ابو جان لوگ کے ساتھ کہ بھائی جان لوگوں کے ساتھ
او بھائی جان لوگ کے ساتھ
جی ادھر لائٹ آ گئی بھائی جان
نہیں بھائی جان ہاں ابھی آئی ہے
جی ادھر بھی آئی ہے اور مطلب ہم کو بھی لے چلیے گا بھائی جان
ہاں بالکل چلیے گا
جی تھوڑا بہت بتائیے نا شملہ میں کیسے مطلب وہاں کی پراکرتک چیزوں کے بارے میں تھوڑا وہاں کی جگہوں کے بارے میں بتائیے
شملہ میں تو بہت بہت بہت پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں پہ پہاڑوں پہ گھر بنے ہوتے ہیں اور وہاں کا جو پراکرتک سندر تا ہے کافی اچھا ہے
جی
یہی سب
اور بتائیے نا منالی کے بارے میں تھوڑا
منالی چلیے گا ساتھ گھومنے تو دیکھ لیجیے گا
جی چلیں گے تو ضرور اور بتائیے بکرعید میں کیا کیا پلان بنایا ہے بھائی جان لوگوں کے ساتھ منانا ہے یا امی ابو باہر کہیں جانا ہے
باہر
جی بکرعید میں باہر جانا ہے یا گاؤں میں ہی منانا ہے
اس بار سوچ رہے گاؤں میں منانے کے لیے اپنے پورے خاندان کے ساتھ امی ابو بو کے ساتھ
جی ہم بھی تو باہر سے آئے ہیں بقرتید کے ہی کارن بکرعید بھی ہم کو بھی گاؤں میں ہی منانا ہے آئیں گے بھائی جان آپ کے گھر مبارکباد دینے آپ کو
ہاں آئیے ضرور ہم آپ کو سویا کھلائیں گے
اور کیا کیا بنائیںے اور کیا کیا کھلائیں گے بھائی جان
اور آپ چکن کھلائیں گے مٹن کھلائیں گے بریانی کھلائیں گے
جی آپ کو بھی آنا ہوگا میرے گھر بھائی جان پورے خاندان لوگ کے ساتھ اور بھائی جان بھی لوگ بھی آئیں گے تو آپ بھی آئیے گا تو اچھے سے مطلب ہوگی سب دعوت پہ بلائیں گے آپ کو بھی مبارکباد دیا جائے گا اس دن لیکن اس دن سیوئیا کا جو سواد ہوتا ہے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے نا بھائی جن اسشدن جی جی بہت لذیذ لگتا ہے سویا کھانے میں اور بتائیے نا بھائی جان آپ کو کھانا میں کیا کیا بنانے آ جاتا ہے
کھانے میں تو ہم چاول بنا لیتے ہیں دال بھی بنا رہے ہیں سبزی میں بھی ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں جیسے بھنڈی کا پرول کا لوکی کا یہ سب اور چکن بھی بنا لیتے ہیں
چکن بھی بنا لیتے ہیں نا
ہاں
مطلب موسم تو گرمی ہوگی اور بارش ہوئی ہے کہ نہیں دو تین دن پہلے
ہوئی تھی بھائی
ہوئی تھی مطلب زیادہ بارش سوئی تھی کہ تھوڑا مطلب کم ماترا میں
کم ماترا میں ہوئی تھ
تو پیڑ پودے لگانے کا سوچ رہے ہیں بھائی جان
ہاں سوچ رہے ہیں دو پودے پھول کے لگائے بھی ہیں
جی اور پیڑ پودے میں کس کس چیز کا پیڑ پودے لگائے ہیں بھائی ج
ہ باغیچے میں لگ آئے ہیں
جی ہم بھی سوچ رہے ہیں بھائی جان یہ بارش ہوا ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ دو آم کا پودا لگا دے گھر کے خالی چھیت میں اور گھر کے باہر کے خالی چھیت میں اور دو لیچی کا پودا لگا دے پھر ا دو کٹل کا پودا لگا دے پھر دو نیمبو کا پودا دو پپیتے کا پودا اور پہلے سے ایک انجیر کا پودا ہے اور دیوارال کے بغل میں سوچ رہے ہیں پھول لگا دینے کا اور پھول میں جیسے کہ گینندا کا پھول ہو گیا گلاب کا پھول ہو گیا اور سور مکھی کا پھول ہو گیا اور بہت سارے پھول لگانے کا سوچ رہے ہیں سمجھے بھائی جان
سی سو سے لگائی
جی اس سے کیا ہوتا ہے بھ جن پراکرتک مطلب گھر کے آس پاس کا واتورن پراکرتک روپ سے صحیح ہوتا ہے سوچھ ہا آتی ہے نا بھ جن اور جب د جی اور اور جب دھوپ بڑھ جاتی ہے تو پودے کے چھا میں بیٹھ کر کوئی کام کیجے یا ایسے ہی بیٹھ جائیے چھا ملتی ہے نا بھائی جن
ہاں بھائی جان
جی آپ کے یہاں مطلب آپ کے گھر کے آس پاس پیڑ پودے کا چھا ہمیں بیٹھتے ہیں کہ نہیں آپ
ہم بیک ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہتی ہے
اور آپ کو مطلب کھانا میں سب سے لذیذ کھانا کون سا لگتا ہے مساہاری کی شاکاری بھائی جن
ہم کو تو سب سے ایسا چاول دال اچار
ہ جی
نیر سلاد پاپڑ تلوڑی یہی سب اچھا ا لگ رہا ہے
و بھائی جان آپ کا تو مطلب کھانا کا وہ جو ہوتا ہے پرکار اچھے سے آتا ہے آپ کو جانچنے ہم کو بھی یہیں اچھا لگتا ہے اور ایسے مانصاہاری تو ہم تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو مرغی بہت اچھا لگتا ہے مرغی بریانی بہت اچھا لگتا ہے اور بتائیے نا بھائی جان آپ کو کھیل میں کیا پسند ہے بھائی جان ن
کھیل میں
جی
کھیل میں کرکٹ پسند ہے فٹ بال پسند ہے اور یہ بیڈمنٹن اور خالی سمے میں ہم فری فائر بھی کھیلتے ہیں
کیرم بورڈ کھیے ہیں کہ نہیں بائی جان
ہاں بھائی جان کھیلے ہیں لیکن اب وہ ہمارا کیرم وہ خراب ہو گیا ہے
میرے پاس بھی ہے کیرم بورڈ ہے میرے پاس آپ آئیے گا کھیلنے بھائی جان
کل ہی آئیں گے کھیلنے
جی اور ہم کو پس پسند ہے کھیل میں کرکٹ ہو گیا فٹ بال گلی ڈنٹا ہوتا ہے بھائی جان آپ تو بچپن میں کھیل ہوں گے تو جانتے ہ گے گلی ڈنڈا کے
ہاں بھائی کھیلے ہیں
جی کافی اچھا لگتا ہے کھیلنے میں اور آپ یاد ہے آپ کو ایک بار اچھے سے گلی گھسا دیے تھے بھائی جان آپ چلا دیے تھے یاد ہے بھ جان بچپن کا وہ مطلب ہ مذق والا کھیل
ہاں بھائی جان یہ آپ کو بھی یاد ہے ایک بار مکئی میں آپ کو لے گئے تھے
جی یاد ہے ہاں مکئی کھلائے تھے اور ہم مکئی میں آ کا لیے بھی تھے یاد ہونا چاہیے بھائی جان یہ سب بچپن کے باتیں یادیں کچھ تازہ ہو جاتی ہے نا بھائی جان آپ کو تو آپ وہ سب میں رہتے بھی ہے لی لیے بھی تھے آ کا اور بتائیے نا بھائی جان کا بج خالف گھومے ہیں کہ نہیں کبھی
نہیں بھائی جان سوچ رہے ہیں آپ کو گھما دیں
جی
ایک وڈی میں بیٹھا کر
پہ بھی لیں گے بھائی جان آپ کا اور بتائیے نا بھ جان امی ابو لوگ کیسے ہیں بھائی جان
سب کھجے تھے
اچھا خیریت رہنا بھی چاہیے میرے بھی امی ابو لوگ سب کھائی دے تھے چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ